السلام علیکم
وعلیکم السلام اور سائیے یہ سب سب بڑھیا آپ سنائیے سب کہہ لی تھ اچھی ب اچھی بات ہے تھی آج کیسے یاد کر لیا کس نذیز کو آپ
بس فری تھ تھوڑی تو کو کھانا کھانے نہیں آیا تھا تو میں نے کیا تھوڑا آپ سے بات گفت گوں گی جائے تھوڑا آپ سے کچھ بات شیئر کی جائے
اچھا کیا جی آپ نے ہممی سے لائق سمجھا
ہاں اور بتائیے اور کیا آج کا آپ نے کون سی نئی ریسیپی کوئی بنائی ہے آپ بتاؤ آج کیا بنایا آپ نے
آج آج میں نے اپنے ابو کے لیے بنائی ہے پرول کی سبزی
اچھا جی ہم یہ پرل کو کیس ہوتے ہے
بہت مطلب اچھے ہوتے ہیں مطلب ہیلدی ہوتے ہیں یہ پرول پر میں نے اس کو کیسے کیا ہے جیسے اگر چھوٹی چھوٹی سائز جس کو لمبا لمبا کاٹ لو یا ٹو پیس کر کے نا کاٹ لیجیے ج پھر جیسے آپ کریلیے بناتی ہیں نا ویسے آپ اس کو فرائی کر لے پھر ایک امپورٹنٹ چیز ہے مونگ پھلی جو نہا سواد کو نہا بڑھا دے گا ہاں جی ہاں جی اس ا بالکل ک بالکل بس پھر میں نے کیا کیا اس کو فرائی کر کے الگ کر دیا پھر جو پیاز ہے اس کو موٹا موٹا کاٹ لیا ہری برس کو دو پیس کر لیے بس پھر بنے تیل کے اندر پیاز ڈال دیے ہری مرچ ڈال دی وہ فرائی کیئے پرورل ڈال دیے اور جو جو مونگ پھلی تھی نا اس کو میں نے کوٹ لیا لائٹ نہیں تھی نہیں تو میں نے اس کو مکسی میں پاؤڈر بنانا تھا ہ مجھے ب یہی ڈر رہے ہاں جی
ا اتنا الرجی لگتا ہے کھانا تو
جی جی شکریہ شکریہ بس وہ اس کے بعد نا وہ تھوڑی تھوڑی نا مونگ فلی تھوڑے ہے اس کے اندر ا میں پیس نا دیکھ کر دوں گی اس کے بعد آپ مسالے ڈال لیں نون مرچ دھنیا پھر میں نے اچور ڈالا اور سکھا دھیا بڑا سر ڈا ل
ٹھیک ہے جی اچھا چا جیسے کریلے بناتے ہیں آپ نے ویسے مطلب بنایا ہاں ج بس وم کریلے میں تھوڑی مونگفلی نہیں ڈالتے تو اس میں مغل ڈال یہ مسالہ د سننے میں اچھے لگتے ہیں تو کھانے میں بھی اچھے لگتے ہوں گے
جی میر ہاں جی ہ جی میرے بک پسند آئے پچھلی بار پر اس بار کی گارنٹی کا میں باقی دیکھوں
کوئی بات نہیں جب س سے پہلیے مطلب ایسے ہے نا کبھی ک ج جب بھوک زیادہ لگتی ہے نا تو ہمارے پاس کوئی بھی چیز آئے تو وہ ہمیں اچھی لگتی ہے تو جب بھوک نہ ہو تو ہمارے پاس ستی پکوان تو بھی ہمیں اچھے نہیں لگ لگتے
آج صبح مجھے اتنی بھوک لگ رہی تھی دری بھوک لگ رہی تھی یہ ایک اوٹس ہوتے ہیں میں نے بڑا مشکل سے کھاتی ہوں بڑے مشکل سے تو آپ میں ایسے من لگا کے سارے ہگے متری بھک لگی اور مجھے وہ بھی اتنے لذیذ لگ رہے ٹھیک کیونکہ اس کا پیٹ بھرتی ہے میرا
بس ایسی ہے نا جب بھوک ہمیں زیادہ تبھی تو کہتے ہیں جب بھوک زیادہ لگے تو تب کھانا چاہیے تو ہاں تبھی کھاؤ تو ہمیں وہ ایسے لگے گا جیسے ہم نے س مطلب اچھے بناائے ہیں چھتی پکوان ہم نے کھائے ہیں بھی ایسے بھی تو ہاں جی تو بھک نہ ہو تو کچھ بھی ہو سامنے تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا
تو م فرمایا رہیا
اور اور آپ کے بچے ہاں جی آج ہم نے بنایا ہے بس ہماری بیٹی آ رہی تھی تو بچے کہہ رہے ہیں بھی آج وہ بناؤ آپ چھوولے بھٹورے بناؤ تو آج ہم نے چھولے بھٹورے بنائے ہیں ا تو ہاں جی ابھی ب بچے نہا رہے ہیں تو میں نے کہا نہا کے آؤ تو ایک ہی دفعہ میں کھ آ ایک ہی دفعہ کھا لینا تو وہ ایک دفہ ہی کھاتی ہے وہ ناشتہ نہیں نا کرتے تو ہاں وہ ا
اتنا فاسٹ رکھتی ہیں بچیاں
ہاں بس بس ایسیے ہے نا چھٹیوں بڑیاں ہی ہیں تو اپنا دیر سے سوتے ہیں بچے اور دیر سے اٹھتے ہیں تو ابھی تھوڑا آپ تھوڑا پہلے آدھا گھنٹہ تھا پہلے ہی مطلب اھے ہیں بچے تو میں نے کہا تھوڑا اب کہ بھی میں نے کہا میں کہ جب آ کہو گے تو میں بنا دیتا تی ہوں
ٹھیک ہے بالکل بالکل چلو اسے بان آپ تھوڑی دیر فارغ رہیں گی تو پھر ساتھ ہی آ نے کو وہ وہ جائیں گے مشروف ہو جائیں گے چلیے اور بتائیے آ کے گھر پوار سب ٹھیک ہے
ہاں جی بس آ بڑھیا بس گئے ہوئے ہیں فیکٹری میرے ش شوہر بھی اور میرے ش شہزادے بھی تو بس ان کا بھی آنے کا ٹائم ہو گیا اب آ جاتے ہیں ہاں جی تو
صحیح بات ہے اچھی بات ہے وقت سے کھانا کھا لیتے وقت سے ہضم ہو جاتا ایسے ہی رات کی بھی روٹی وت سکھا لیتے ہوں گے
ہاں جی ہاں جی رات رات کو بھی مطلب ہمارا ہو جاتا ہے ٹم ساڑھے آٹھ نو ایسے نو نو تو بج جاتے ہیں ویسے تو ہ سب سردی کا موسم ہوتا ہے تو تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے کیونکہ رات رات جلدی پڑ جاتی ہے تو بچے سردی کے کارن
جلدی ہاں پہ گھومنے نہیں جاتے نا بالکل بالکل اس بھی فرما دیں ہمارے یہ سسٹم ہے گرمیاں ہیں وہ آرام سے پھر گھومتے ہیں ٹہلتے ہیں گھوم پھر کے آتے ہیں آرام سے کھاتے ہیں سب وں میں جتی کالے
وہ ٹھنڈ لگتی ہے تو گرمی رہتے ہیں تو کچھ ویسے ویسے نہھیرا بھی جلدی پڑ جاتا ہے توان مطلب پھر ویسے بھی ایسے لگتا ہے جیسے بہت زیادہ ائم ہو گیا سردی میں تو سردیوں میں تو سات بجے ایسے لگتا ہے پتا نہیں کتنا ٹائم ہو گیا تو گرمیوں میں تھ سات بجے تو دھوپ ہی جاتا چھ بجے تو دو بھی ڈلتی ہے ہاں جی اور اور آپ کہ گئے کہیں بس آپ بتاؤ کہیں گئے ہیں
کہیں گئے نہیں بس میں اپنے والد جی ہاں گئی تھی بس پھر پت کیوں من ہی نہیں کر رہا ہاں جی
ہاں گرمی بھی ماشاء اللہ گرمی بھی
جی جی جی بس وہ پہلے میرے اندر نہا گرمی کطرہ نہیں ہوتا تھا کیڑا آپ میرے اندر بہت زیادہ آپ پتا ہے موسم کا مزاج بعات بہت گرم ہے تو ہو تو
گرمی گرمی ہے دھوپ بھی بڑی ہے نا بگیٹ ماشا لاب گیٹ سے باہر تو د دیکھ ہی نہیں جاتا بھی کیسے دیکھ لے گیٹ کے باہر تو جب مجبوری ہوتی ہے بھی چل جاتے ہیں تو ایسے میں کو تنگ کر رہے ہیں تو کوئی موسم اچھا ہو تو بچوں کو کہہ دے جی
ہاں بالکل بالکل کہہ ہی نہیں سکتے ہم تو بچوں کو ایک ہی بات کہیں گے یا بھائی جاؤ بیٹھے ٹی وی دیک لو یا تو فون دیک
فون دیکھ لو بس ایسے میں ہے جیسے وے تو ویسے بچوں کو تو کچھ چاہیے جیسے ویسے شرارتی چاہے شرارتا چاہیے رولا رولا ڈالتے ہیں مطلب شورا شور ڈالتے ہیں تو پھر کہ تے ہیں جو موبائل وغیرہ دیک لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو اور آپ کے بچے بھی لڑتے ہوں گے
بہت زیادہ جی بہت زیادہ بہت زیادہ آج میری بیٹی جان اس نے پکڑ کے چوٹی چھینچ اس اچھے سے پھر میں نے اس کا پکڑ کے نا اس کے بال میں نے اچھے سے نوچ دیے میں کیا بتا تج کیسا درد ہو رہا
ہاں ہے نا ساتھ میں کہ دو نا پر پتتا لگتا ہے نا ایسے درد ہ مطلب بن کوؤا
ہاں بالکل بالکل صحیح بات ہے جی میری وہ آئی ہوئی ہیں آپ بھی آئی ا ہوی ہے بس وہ بچے لگے ہوئے ہیں تو وہ اپنی خالہ کی یہاں جا رہے تھے تیار ہو رہے تھے تو میں نے کل میں نے سوچا میں نے آج کھانڈو بنانی تھی انہوں نے منع کر دیا میں کہ چل میں کل بنا لوں گ اپنے آپ کالا کے یہاں ہو گا بؤ گ ہاں جی روک کلڑوں
ہاں جی تو پھر ہاں وہ تو ہے پھر کبھی کبھی ملتی ہیں بہنے بہنے بھی سارے تو چٹی ایسے ای پسے جو کی چھٹیاں میں ہی ملتی ہیں زیادہ ت تو اس کی چھٹیاں زیادہ پڑ جاتی ہے نا مہینے کی ہوتی ہیں تو ایسے میں کہتے ہیں چل دس پندرہ دن لگا جاتے ہیں اور کیا آج کل بچے آج کل بچے رہتے تو نہیں ہے
ج ٹکتے بھی نہیں بچے اچھا بالکل بھی
اور آگے پیچھے آگے پیچھے باگتے ہیں تو اس ہمیں ڈر لگتا ہے کہ گر نہ جائیں
بالکل بھی وہ لگ بھی جاتی ہے ہم ب سمجھتے نہیں بولتے ہیں نا تبھی کہہ رہتے ہیں تبھی کہہ رہتے ت کاؤ پھر بمار پھر کیا
ایسے یاد آتا ہے جب روک میں نے کیا کیا میں نے کہا تھا نا باگو مت آگے پیچھے باگو مت تو بھر میں کہ دھ بہ نے ایسے تو کہا تھا بھی چوٹ لگ جائے گی باگو مت تو آپ باگتے رہتے ہیں پت نہیں کیسے ایک دوسرے کے مگر ایسے ایسے باگتے رہتے ہیں ادھر جا ادھر جا ہاں ج جی کچھ ایسے فرش بھی آج کل دیکھو چپس وغیرہ والا ہوگئے تو پانی پونی پت نہیں پانی پلا دیتے ہیں تو اس میں گر
ہاں جی بڑا ڈر لگتا ہے جی بڑا ڈر لگتا ہے میرے بیٹے کو ہو گیا تھا ایسے اس کو ناک میں سے اتنا خون آیا تھا پہلے تو میں نے اچھے سے دیکھا آنکھ بچ گئی ت بس ص وہی میں نے اللہ کا شکر کیا ش خ
ہاں ا یہ اللہ
ج شکلہ شکر ہے جی جی جی بس خطرک ہان جی خطرناک چیز سے بچ گیا میں کہ چل آپ چھوٹی موٹی چھوٹ تو لگتی رہتی ہے پھر ج پھر میں نے پھر
اس سے میں تھوڑا بس اچھا اپنا ہاتھ ہاں تو اپنا ہاتھ ہمارے سر پہ رکھے بوں کے سر پہ رکھھی بس بس چھوٹی موٹی چ ٹ سے بس ہاں بس اس چھٹکارا مل جائے تو اور بتاؤ آؤ کبھی کا شریف لاؤ ہمارے گھر
نہیں ضرور ضرور باپ میں ضورت اچھی پائؤ گی ٹھیک ہے جی میں کرتے ہیں بات آپ سے
اچھا ہاں جی کوئی بات نہیں اچھا لگ بات کا ٹھیک
الحم بھی خدا حافظ
اور